بھائی رحم السلام
بر آپنی آگر
اور آ م جی کھیلت خھیت
آپ کے یہاں سےب نم دیسی نے آپ
جو آپ کے وے کو خیریت ہیں
آ آئی آؤ آ اس بیٹٹک میں ہم ایک ایسے عجیب بنیادی اور حیاتی موضوع پر محوی گفتگو ہونے والے ہیں جو ہماری زندگی کی کشش کو
تس خبصورتی اور
توانائی کا اصل سروچشمہ ہے جی ہاں آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے افادیت ایک غذا
ایک دیجہ
جیعانی اچھے کھان پان کی اہمیت اور متوازن تم تو عام کا سلیقہ اس کے بارے میں بھائی آپ کی کیا رائے ہمیں بتائیے
تئیے
تاک ہم
ج ت جگہ آپ کی غجا ہوتی ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہاں ج کہ آج کے جدید معاشر میں انسان نے کھانے کو مہج جوان کی لجت کا ذریعہ بنا لیا ہے نہ کہ جسم کی ضرورت کام ہمم پیٹ ہم پیٹ تو بھر رہے ہیں لیکن اپنے وجود کو اس گغجائت سے میں م روم کر رہے ہیں جو صحت ا قابلہ کے لیے علاج لازمی ہے
بھائی جان آپ نے خود دوست فرمایا بھائی جان آپ کی بات دکھ سن کر ما پدے بے اج ب دست فرمایا آپ نے آج کا انسان جیں کی یہ نہیں کھا رہا بلکہ کھانے کے لیے
کھانے کے لیے جی رائے بازاروں میں ملنے والی مجر ایک صحت
اشیاء جنک فوڈ اور ڈبا بند
ب بند خوراک میں
ہمارے نظام انتظار
یار پانچتنتر کو پوری طرح طرہم برہم سردیا
لوگ
لوگ گرا قدر
ہوٹلوں میں جا کر جہر خرید رہے ہیں اور قدرتی سادہ و بقی جا گغذا کو کیر خیروال کہ چکے ہیں نتیجہ یہ کہ
ہوں کم عمر میں ہی لوگ اساتی بیماریوں کی جد میں آ رہے نہیں
اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نا آپ جنک فوڈوں کے بارے میں لوگ باہر کا کھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
کیا کہنا چاہی ہ ہیںوں بھائی آئیے آج ہمارے سام سامعین کے لیے حسنئے کھوان پان کہ ایم س میرو سنہریے اصول اور مثبقت پہلوؤں پر تف چیلیے روشنی ڈالتے ہیں جو ہمارے صحت کے کو کچن بنا سکتے ہیں
تو بڑھیا
بڑھیا کرنایا
آپ کی ان باتوں سے تو ہم بہت خوش ہوئے
ریا
اس یہ کھان پان کا مطلب یہ ہے ہر گھر نہیں ہے کہ انسان صرف
سان سر گرا قدر مہنگا اصل م
ہ ہے کہ متوازن غذا یعنی ایسی خوراک جس اس میں قدرت کے لیے ہوئے تمام
عام عوامی م مث کو تین ر کاربوائڈریس ن رہ تواز نوجود میں نوجود میں
سب جات اور تازہ پھل
فل
ہری سبزیاں اور موسمی پھل ہمارے جسم کو بیماریوں سے ڈلنے کی مدافع آتی
اجناس اور دال یہ اور دال ہے یہ ہمارے لگن کو دم بھر مست مستد رکھنے کے لیے کثرت سے توانائی بختے ہیں آگ ا لام غذا کے ساتھ ساتھ کثرت سے پانی پینا بھی اچھے کھان پان کا ایک لازمی حصہ ہے
مصنیعی لجت کی مخفی حادثات اس کے بارے میں جناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی رائےب
جی بھائی جانا آپ نے بالکل خوب بڑھیا فرمایا آج کی نوجوان نسل فاسٹ فوڈ اور مصنوعی جذائقوں کی اس قدر دیوانی کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا خطرے چھپے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیے اس کے بارے میں کہ کیوں باہر کے لوگ جنک فوڈ کھا رہے ہیں
م ہے اس کے بارے میں آپ کو بالکل بتاتے ہیں کمپنیوں نے وگیااپن اور رسائنوں کے ذریعے ہماری جوان کو اس مصوع لجج کا اصیر بنا دیا ہے گارہ تیل میدا
میدا
ادھا اور
اور ستوں سے تیار کی گئی ہے
کہ یہ ہمارے خون میں شامل ہو کر سستی موٹاپا ڈائبٹیز اور دل کے امراج کو دعوت دیتی ہیں یہ خوراک ہمارے جسم کی
ہوں تعمیر نہیں کرتی بلکہ اسے اندر سے پھوکھلا کر دیتی ہے کی بکتی ہے گا کہ جو لجے زبان پر صرف چند سیکنڈ رہتی ہے وہ پیٹ میں جا کر برسوں کا روگ بن ج ہے
آداب یہ تمام کانانی جو سنہری قائری کے بارے میں جناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں تو ن ج ہم بتائے
جی جناب بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب اس ذہنی اور جسمانی کجی کو سدھارنے کے لئے اسلام اور جدید سائنس دونوں نے آداب ا تمام کیا مقرک کیے
جنا بالکل آپ نے جو بھی مو یہ چندر کلیگی اصل یہ ہے کہ ج میں ہر شخص کو اپنی
حیات کا حصہ بنانا چاہیے
چاہے
تلا ایک دال
ایک جال
سم اور سنتولن کھانے سے ہمیزہ اعتزا لگ
ات گال گاراست اشتہار ر کریں حضور ا صاب کا بھی مہمان ہے اور
حکیموں کا بھی پیٹ پیٹ کے تین حصے کریں ایک حصہ گرجا کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے یعنی ہمیشہ تھوڑی سی بھوک بااکی رکھ کر ہی
ترین
دستر افوان سے اٹھنا چاہیے
جاہے
چبا کر کھانا ڈس نمبر جا کو نہایت اطمینان سے چا چبا کر کھانا چاہیے جب ہم
جب ہم نوالے کو بارش کرتے کرتے رہتے ہیں
تو میرری سے
ت مد کو
کم کرنی پڑتی ہے اور غذائیت پوری طرح جسم میں جگ ہو جاتی ہے بکت کی پابندی م نے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے کھانا اور رات کو دیر سے بادی خوراک لینا صحت کے لیے ہانیکارک مجر ہے رات کا تمام ہمیشہ سونے سے
ج ہم
کم دو گھنٹے پہلے سر انجاز پ لینے چاہیے
تھینک یو
جناب آپ آگے فرمائیے اس کے بارے میں آپ کی کیاال
ج ج یعنی جیسا کہ اچھے کھان پان اور صحت کی اس عظیم حقیقت کو الفاظ کے سرپد کرتے ہوئے کیا خب کہا ہے وج سدہ ہو تو وچار پاک ہوتے ہیں اور اگر وچار پ ہو تو زندگی با کمال ہوتی ہے پیٹ کو قبرستان نہ بناؤ اسےبا کا گھر فملی
جناب آپ نے خوب بڑھیا فرمایا ہے آج کی گفتگو کو
تبو کو
گفتگو یہ چھوڑتی ہیں اور جناب آپ کے
کیندو
ال السلام علیکم بھائی جان
ا پائی